لیکم وعلیکم السلام س نام آپ ٹھیک ہے
وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں شکر اللہ تعی آپ سنائیے
بس ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے آپ سن ہی آپ کی کہ وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں ہاں شکر اللہ
چائے پی
ہاں جی چائے پی آپنی پی
ہاں ہاں آپ نے جو بھیجا تھا نا وہ مجھے کھول ہی نہیں رہا تھا
آپ کھلا
ابھی بھی نہیں رہا کھل رہا ہے
میں دوبارہ سےوی جو پھر یہاں سے ایک اوکے پھر یہاں سے جانا ہی ہے ماما کو وہاں سے جے جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماما نے کیا پھر ٹیسٹ اور آپ کو فارق ہو گئی پھر
ہاں جی ہاں ہلو
کی پی ایم ہوم اپر ہوم ہاں جی ہاں جی یہ لیجیے آپ اپنا یہ
چلو اللہ تعالی بشفری
ام نام نام لیکن میں مجھے لگا ہی نہیں ہاں ہاں
اسکول میں ٹیچر صحت مند زندگی کے بارے میں بات بتا رہی تھی میں نے سوچا آ سے بھی اس موضوع برباد کروں تاکہ مجھے مزید معلومات مل سکے
اچھا ٹھیک یہ بہت اچھا خیال ہے صحت مند زندگی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اگر انسان صحت مند ہو تو وہ ہر کام خوشی اور آسانی سے انجام دے سکتا ہے
لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے کیا واقعی صحت اتنی اہم ہوتی ہے
بالکل اگر انسان کے پاس دولت شہرت اور آسائشیں ہو لیکن صحت نہ ہو تو وہ ان سب سے لطف نہیں اٹھا سکتا ایک صحت مند جسم اور پرسکون ذہن کامیاب زندگی کی بنیاد ہے آپ کے وہاں سے وہ کچھ نائز آ رہا ہے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے پھر صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے متوازن غذا کھانی چاہیے ایسی غذا جس میں دودھ پھل سبزیاں دالیں اناج اور مناسب مقدار میں پروٹین شامل ہو اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تیل مسالے اور فاسٹ خ سے پرہیز کرنا چاہیے
لیکن میں تو کبھی کبھی برگر چپس پیزا یہ سب شوق سے کھاتی ہوں
کبھی کبھار کھانا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر یہی روزانہ کی عادت بن جائے تو جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے بہتر ہے کہ گھر کا تازہ اور صاف ستھرا کھانا زیادہ کھایا جائے
بالکل صحیح فرما رہی آپ کیا پانی پینے کی بھی اہمیت ہے
پانی پینے پانی زندگی ہے مناسب مقدار میں پانی پینے سے جسم کے مختلف نظام بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں ہاضمہ درست رہتا ہے اور جسم تر و تازہ محسوس کرتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ورزش کی بھی اہمیت ہے
جی ہاں روزانہ ہلکی پھلکی ورزش تیز چہل قدمی دوڑنا یا سائیکل چلانا جسم کو مضبوط بناتا ہے ورزش سے دل پھٹے اور ورزش سے دل پیپڑے اور ہڑیاں بہتر ب رہتی ہیں
لیکن اگر کوئی صرف اچھی غذا کھائے لیکن ورزش نہ کرے تو
اچھی غذا ورزش دونوں ایک دوسرے کا ساتھھی دے ساتھ دیتی ہیں صرف ایک چیز کافی نہیں ہوتی جسم کو حرکت بھی چاہیے تاکہ توانائی درست طریقے سے استعمال ہو
بالکل صحی کہہریے آاب اور صحت مند زندگی کے لیے نیند کی کیا اہمیت ہے
مناسب نیند جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اچھی نیند سے انسان تازہ ہو ہو کر اٹھتا ہے یا یاداشت بہتر رہتی ہے اور پڑھائی یا کام میں دل لگتا ہے
میں نے دیکھا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اکثر رات کو دیر تک موبائل چلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے
بہت زیادہ دیر تک موبائل استعمال کرنے سے آنکھوں پر دباؤ پڑسکتا ہے اور نیند کا معمول بھی متاثر ہوسکتا ہے اسی لئے وقت کی پابندی ضروری ہے
اور صفائی کا صحت سے کیا یہ کنیکشن ہے
صفائی نصفیمان ہے بھی ہے اور اچھی صحت کی ضمانت بھی ہاتھ دھونا صاف پانی پینا دانت صاف رکھنا نہانا اور اپنی ارد گرد ماحول کو صاف رکھنا بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن ذہنی صحت بھی تو اہم ہوتی ہے نا
بالکل اگر انسان ہر وقت پریشان رہے تو جسم بھی متاثر ہوتا ہے خوش رہنے کی کوشش کرنا اپنے گھر والوں سے بات کرنا دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا مثبت سوچ رکھنا ذہنی سکون کے لیے فائدہ مند ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو گی اس بارے میں
کیا ہنسنا بھی صحت کے لیے اچھا ہے
مجھے تو لگتا ہے ہاں مسکرانا اور حسنا دل کو خوشی دیتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو پر امید بناتا ہے
بیماری سے بچنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں
کیا صرف جسمانی صحت کافی ہے
نہیں مجھے لگتا ہے کہ اچھی صحت میں جسمانی ذہنی اور سماجی تینوں پہلو شامل ہوتے ہیں انسان کو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا دوسروں کی مدد کرنا اور خوش اخلاقی اختیار کرنا بھی ایک متوازن زندگی کا حصہ ہے
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صبح سے جلدی اٹھتے ہیں اور واک پر جاتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے
بالکل اگر ہم جی ہاں یہ بہت اچھی عادت ہے صبح کی تازہ ہوا اور ہلکی ورزش انسان کو دن بھر چاک و چو بند رکھتی ہے
اچھا اچھا ایک بات اور بتائیے آپ اگر ہم بچپن سے اچھی عادتیں اپنا لیے تو کیا فائدہ ہوگا
اس سے مستقبل میں بہت صحت بہتر رہتی ہے اچھی عادت آہستہ آہستہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور انسان زیادہ پر اعتماد اور فعال رہتا ہے
ٹھیک آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں مجھے اس
میں مجھے آب ت یہ کہ کیا کھانے کے ساتھ وقت کی پابندی بھی ضروری ہے
مقررہ وقت پر کھانا کھانا ناشتہ نہ چھوڑنا اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے سے بچنا بھی صحت مند زندگی کے اصول ہیں
بالکل مجھے لگتا ہے کہ صحت م زندگی صرف بیماری سے بچنے کا نام نہیں بلکہ اچھی عادتوں کا مجموعہ ہے ہے نا
ہاں تم نے بالکل درست سمجھا صحت مند زندگی انسان کو خوش محترک با اعتماد اور کامیاب بناتی ہے
بالکل آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب میں کوشش کروں گی کہ متوازن غذا کھاؤں پانی زیادہ پیوں روزانہ کچھ دیر چل قدمی کروں اور صفائی کا خیال رکھوں اور وقت پر سوں
یہی اچھی عادت ہے یہی اچ زندگی کی بنیاد ہے یاد رکھو صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر صحت مند رہتے ہونے کوئیتی ہی کرنی چاہیے
بالکل میں اپنے دوستوں کو بھی صحت مند زندگی کی اہمیت کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کیونکہ صحت مند زندگی تو بہت ضروری ہے
اور ایک بات ہے نا اگر انسان بیمار ہوتا ہے تب ہمیں خود بخود جیسے ہرقی کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے کسی چیز میں کچھ مزہ ہی نہیں آتا حال ہی کی بات ہے میری مامی بیمار تھی اتنا تھا ان کے پاس وہ یہ کچھ آیا اس کے کام آپ دیکھیے
اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کو کو تھوڑا سا ہی کچھ ہوگا نا تھوڑی سی زکام یا کچھ اس سے انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ صحت کی ضروری ہے آپ کو پتا ہے ہماری پچھلی بات چیت نے مجھے بہت م متاثر کیا میں نے آج صبح جلدی اٹھ کر ناشت تبھی کیا اور اسکول بھی خوشی خوشی گئی
یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے اچھی عادتیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے شرو ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کا قصہ بن جاتی ہے
بالکل صحیح آج ہماری کلاس میں ایک دوست کہہ رہی تھی کہ وہ اکثر ناشتہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے جلدی ہوتی ہے یہ مت لیکن صحیح ہے
نہیں ناشتہ جن کی پہلی غذا ہے جو جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے ناشتہ نہ کرنے سے کمزوری تھکن اور پڑھائی میں توجہ کی کمی محسوس ہو سکتی ہے ہمیں ناشتہ روز کرنا چاہیے
کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے ناشتے میں
دودھ دہی انڈا پال دلیا یا روٹی جیسے غذائی جسم کو ضرور ضروری غذائیت فراہم کرتی ہے ہر شخص اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق صحت بخش اننتخاب کر سکتا ہے
کیا صرف اچھی غذا کھانے سے انسان ہمیشہ صحت مند رہ سکتا
نہیں اس کے ساتھ اچھا عادتیں بھی ضروری ہیں وقت پر کھانا مناسب آرام کرنا روزانہ جسمانی سرگرمی کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے
مجھے لگتا ہے کہ کچھ بچے بہت کم پانی پیتے ہیں
ہ ہاں لیکن پانی تو ضرورت یہ اچھی بات نہیں مناسب مقدار میں پانی پینے سے جسم تر و تازہ رہتا ہے اور روزمرہ کے کام بہتر انداز میں انجام دیے جا سکتے ہیں
بالکل صحیح بات کہی آپ نے کیا تازہ ہوا بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے
بالکل صبح کے وقت کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا درختوں کے قریب وقت گزارنا اور سوچ سورج کی نرم روشنی سے لطف اندوز ہونا انسان کو تازگی کا احساس دیتا ہے
چلیے آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب میں پہلے اپنا کام ختم کروں گی
اچھا ٹھیک کیا اللہ حافظ